ہلو ہاں کیا حال ہے ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہو
بس الحمد للہ آپ سناؤ کیا کر رہی ہو
ابھی میں کھانا کھا رہی تھی
اچھا اچھا کیا ہوا اس اسکیم جو تھی اس کا کیا ہوا
ابھی چل رہی ہے
ہاں ہم نے بھی کی تھی نا وہ ٹو ہنڈریڈ والی جس میں ہم ڈال رہے تھے پیسے ہنڈریڈ ہنڈرینڈ کر کے
ہاں وہ ابھی ٹھیک سے چل رہے
اچھا ہمارا کچھ اس میں بیلنس تو نہیں ہے ہمارے سائڈ سے
نہیں نہیں آپ کا کلیئر ہے
اچھا تو اب اس پہ بھی ہم نکال سکتے ہیں نا کبھی بھی
ہاں ہاں کبھی بھی جب آپ کا دل کرے تو آپ نکال سکتے ہو آپ
تو کتنا
جتنا آپ کا مان کرے جتنا آپ کو ضرورت ہوگا اتنا نکلے گا
ہ ہوں تو لمٹ کیا ہے مطلب
لمٹ لمٹ اس میں ٹین لیک ہوتا ہے
اچھا اچھا تو اس میں کیا بھرنا پڑتا ہے منتھلی کتنا ہوتا ہے اس میں انویسٹ
پچاس ہزار ہوتا ہے اگر اس سے کام بھی ہوگا جتنا مطلب بھر سکتا ہے اس کو ٹائم پیریڈ بہت ہوتا ہے مگر
اچھا اچھا اس میں ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک مطلب ڈپینڈ ہیں اماؤنٹ جتنا ہوگا اس حساب سے پیسے بھی ہوں گے
ہاں جتنا اماؤنٹ ہوگا ا اتنے پیسے ہوں گے نہیں اس حساب سے نہیں ہوں گے اگر کسی کو جو انسان افورڈ کر سکتا ہے
اوکے اوکے مطلب پانچ ہزار اگر رکھیں تو اس میں بھی چلے گا
پانچ ہزار میں نہیں چلے گا کم سے کم ففٹین ففٹین ہنڈریڈ ففٹین تھاؤزینڈ چلے گا اتائ
کتنا
ففٹین ت تھاؤزنڈ ففٹین تھاؤزنڈ
ففٹین تھاؤزینڈ اچھا اچھا ففٹین تھاؤزینڈ لیکن اس میں اماؤنٹ بھی اتنا ہے نا م مطلب اگر دس نکالیں گے تو ففٹ رکھنا پڑے گا
ہاں ہاں
منتھلی
وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے بینک پہ البتہ وہ اتنا بھر سک اتنا ہم ٹائم پیریڈ رکھ سکتے ہیں کیونکہ مگر اس میں ایک ہوتا ہے انٹرسٹ پھر زیادہ چڑھتا ہے وہی مسئلہ ہوتا ہے اگر کم ٹائم دیں گے تو اتنا ہی انٹرسٹ ہوگا
ہاں لیکن اگر ہم برابر ٹائم پہ بھریں گے تو پھر انٹرسٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا
نہ نہ پھر اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا انٹرسٹ اتنا ہی ہوگا جتنا پیسا بچے گا اس کا ہی ہوتا ہے
اچھا اچھا اور وہ وہ ایک اور تھی نہ لل دد والی کچھ ایسی
ہاں ہاں
اس کا کیا ہوا
اس کا وہ بھی چل رہے ہیں نا مگر ل لال دید اپنے برانچ پہ کر سکتے ہیں
اچھا اچھا مطلب مطلب آپ اپنی برانچ سے کر سکتے ہو ہم اپنے
ہاں اپنے برانچ سے کر سکتے ہیں
کیا لمٹ ہے ہم پیسے کی
تین لاکھ
ہاں تو پھر منتھلی کتنا بھرنا پڑتا ہے اس میں
اس میں نہیں بھرنا پڑتا ہے اس میں ٹرانزیکشن دکھانی ہوتی ہے وہ سیم سی سی جیسا ہے
اچھا
کریڈٹ ڈیبٹ کا اس کا اس کا ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا لیکن کبھی تو اپنا ہوگا نا پیسہ یہ
نہیں اس کو اس کو انٹرسٹ خالی وہ کاٹتے ہیں بس اگر ہم ٹو لیک اس میں ہی رکھیں گے تو وہ اس میں انٹرسٹ کچھ نہیں دینا ہوتا ہے
اور
جس جس ٹائم ہمیں وہ ضرورت پڑیں گے اس ٹائم کا انٹرسٹ چڑھاتے ہے
ہاں تو یہ ہے ہوں اقرا بھی تو کر رہی تھی کوئی وہ وہ جاتی ہے ادھر
نہیں وہ سںکول جاتی
اچھا اس سے پہلے وہ کرتی تھی نا
ہاں اس سے پہلے وہ مگر وہ اس کے ساتھ نہیں ہے وہ الگ تھا
اچھا اچھا وہ ابھی بھی کرتی ہیں کہ چھوڑ دیا
نہیں ابھی کر رہی ہے
اچھا اچھا تو اچھا ہے نا کچھ نہ کچھ تو لگے گا ہاتھ میں
ہاں گھر بیٹھ کے کیا کر سکتے
اور سنا
بس ٹھیک آپ سناؤ
موسم میں کچھ چینج ہوا
ابھی بہت گرمی ہے
تو گرمی بڑھ گئی
ہاں
اب تو جون بھی آنے والا ہے
ہاں مگر ابھی کے ٹائم پہ اتنا گرم نہیں ہوتا تھا نا
وییدر چ ن اکچولی نا وییدر چینج ہو گیا ہے کلائمیٹ بہت چینج ہو گیا ہے اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو گیا کلائمیٹ ایکچولی خراب بہت ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے یہاں پہ سینڈ اسٹام پرسوں تھا اتنا زیادہ سینڈ اسٹم تھا پھر وارننگ دی اسی ٹائم پہ جو بھی جہاں پہ ٹراول کر رہے ہے وہ وہاں پہ ہی رکو تو یہ تو سارا گلوبل وارمنگ چل رہی ہے اور کچھ نہیں ہوں بلا بلو چاہیے
فیکٹری زیادہ ہو گئی اس
فیکٹری بھی اور پلانٹس بھی بہت سارییکال درخت جگاٹ لیے ان لوگوں نے جنگل وغیرہ وہ ساری خالی ہو گئی اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے ہوں اور یہاں پہ ا سمندر کے کناروں پہ چھوٹے چھوٹے کرچر آئے ہیں ابھی بلو کلر کے تو ابھی یہاں پہ بھی وہ ابھی یہاں پہ بھی وہ جیسے جیلی فش ہوتا ہے نا ویسا ہی وہ کریچر ہے لیکن اس سے انفیکشن بہت ہو جاتا ہے مونسون کیونکہ ابھی یہاں پہ مانسون آنے والا ہے تو ان لوگوں نے وہ آتے ہیں مانسون سے پہلے ان کا سائن ہوتا ہے ہاں لیکن اتنا اتنے زیادہ نہیں آتے ہیں جتنے جتنا آج آئے ہیں اور جتنا جلدی آج جائے ہے ہاں یہ بھی گلوبل وارمنگ ہی ہے
ہاں ہمیں مگر سمجھ ہی نہیں آتا
ہوں گلوبل وارمنگ ہی ہے اس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے تو پھر سب کو ون کیا کہ سمندر کے نزدیک نہیں جانا ٹچ نہیں کرنا کسی چیز پہ کیونکہ اس سے بیماریاں بھی بہت
بہت پھیلے گی اور کیا
بہت بہت سری نگر میں بھی دیکھو نا بچوں کو کیا ہینڈ ماؤتھ و نیا کچھ نکل کھلا ہے وہاں پہ ہاں یہ سب اسی کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو گئی تو پورا سسٹم ٹمی ہی خراب ہو گیا ہ کیا کرے ابھی چلنا پڑتا ہے ہے کیا کرے ہ لیکن ہم تھوڑا لیزی ہو گئے نا ہم اپنے فائدے کے لیے ہاں پائی دیکھیے لئے باقی چیزوں کو خراب کر رہے ہیں تو جو اللہی سسٹم سسٹم بنایا تھا وہ سارا تھا خراب ہو گیا نتیجہ یہ ہے کیا
بیماریں زیادہ
بیمارییا زیادہ ہو گئی بیمارییا زیادہ ہو گئی ختم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اور اگرگرا کوئی کچھ فرق ہے اب
نہیں اس کو شاید پرابلم تھی اس لیے وہ بات نہیں کر پائے گی
ہاں ٹھو ٹ م نا اب گئی کسی دوسرے ڈاکٹر ٹر کے پاس
نہیں وہ کل اس کو لیا تھا ادھر ہی مگر اس نے دوائی دی بول رہا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ابھی سیزنل بھی ہے نا یہ
ہاں لیکن اتنی ٹائم کے لیے اتنے ٹائم کے لیے نہیں رہنا چاہیے نا یہ سب آج وقت ویسا نہیں رہا آج جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے وہ تو گئی ہے لیکن میں نے بولا اس کو ابھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی ہ
اس نے بولا یہ وقت کے ساتھ جائے گا کچھ ڈاکٹر نے بولا جتنی آپ بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گا مگر ابھی بہت سال ہو گئے تب سے اب تک
ہاں ہاں لیکن آج تو زیادہ ہی تھروٹ خراب ہے نا اتنا نہیں رہتا تھا
وہ ابھی بچوں کو پڑھاتی ہوگی نا اس کو اس لیے ہوتا ہوگا
ہاں
اس سے بھی ہوتا ہے نا
ہاں دٹ مینس خرابی ہیں کچھ
ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے
وہی نا دیکھنا چاہیے نا
وہ تو ایسے ہی کھا رہے ہیں دوائی انفیکشن کی اس کو جانا چاہے تھا نا ادھر ہی
ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے
ای
ہ ہ سکمز یا ایچ ایم میں چس جانا چاہیے یا کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہیے
اگر ادھر بھی جائے گا ادھر بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پرٹیکولرلی اس کے لیے ہوتے ہیں ادھر
ہاں تو وہ وہاں بھی جا سکتی تھی نہیں جا رہی ہے ایسے کیسے چلے گا ویسے کیسے چلے گا آج وقت ہی نہیں رہا وہ لائٹ لے لے رہے سب کچھ خراب ہو جائے گا تب تک میرے کو نا بازو پہ گارھ سے نکلی ہے میں کل گئی ہاسپٹل تو لوگوں نے بولا منڈی کو آؤ سرجن دیکھے گا
بی نا مگر چیک کرنا ہوتا یہ مت ہے نکلا ہے کچھ تو
نہیں ص وقتی نییرا
نہ آج تھوڑا سا بھی نکلے گا نا کچھ مسئلہ بن جاتا ہے بیید میں اگر وقت پہ علاج نہ کیا جائے گا
دوائی کھا رہا تھا لوکل گیا وہ بھی اور وہ مان نہیں وہ بھی سیم اس کو بولتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ بولتا تھا نہیں کچھ نہیں کرے گا میں نے لایا شرف وہ یہ ہے اب پرسوں اس کو گانٹ نکلی ہے گردن پہ تو اس کی وائف کو پتا چلا اس نے ٹچ کیا ب ادھر تو بہت ٹیسٹ کی بہت سارے ٹیسٹ یہ تو وہاں پہ سے نکلا
وہی نا اس کو بھی اس نے بولا تھا راہی جی نے کہ اس کو ایسا کچھ ہے
ہاں اس کو سی نکلا اور وہ ہمارا مطلب اتنا ہمدرد ہے وہ کچھ مت پوچھو ہم سارے فون پہ ہی رو رہے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے اس کو اس کو پتا ہی نہیں ہے اصل میں بات ج
اصل میں ہمت اپنی صحت پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں ہمیں پت ہی نہیں ہے کیسے ہمیں رہنا ہے کیسے ڈائٹ میں کیا کھانا ہے ویسے ہی کھاتے ہیں آنکھیں بند کر کے کچھ بھی
اور کچھ بھی ہو جائے تو پھر سوچتے ہیں یہ ہوگا لیکن اپنی بھی لاپرواہی ہے اپنی بھی لاپرواہی ہے
اپنی بھی لاپرواہی ہے نا
سمجھا میں نے کیسے کیا تھاک کتنا ٹائم لیتا ہے یہ چلو اوکے بائے ہو گیا اوکے بائے بائے